آپ کو میری وہے
ہاں اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے اور کیسی ہو
ہاں بڑھیا آپ بتائیی آپ کے جو شادی کا پروگرام تھا اس میں کیا ہوا ہو گ سر
ہاں میری سآ میں نے نا اس میں کئی ساری اچھی اچھی ڈریسیز تو ڈیزائن کی مطلب کہ سلیکٹ تو کی ہے میں نے چوز تو کی ہیں بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی ڈریس پہنوں
نہیں آپ پوچھ لیجیے نا مطلب جیسے یہ رہتا ہے گھر کی اگر پارٹی رہتی تو آد میں پوچھ لیتا ہے کہ اگر جس کو لہنگا پہننا ہے یا ساڑی پہننا ہے تو پھر وہی ایک تھیم ہے جات ہم لوگ کیا تو ہے ہی سسٹم مطلب بارات میں یہ پہننا ہے ولی میں بارات رہتا ہے گلیگے میں یہ کہہننا تو ہم لوگ یہ ایک تھیم بن جاتی ہے کہ ارے بھائی ابھی برات میں سوٹ پہ پہنلو ولیمے میں صاحب کوئی ساڑی رہہ گئی بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے لکس وائز دیکھنے بتا ہے اب پتہ ہے ہم کو کیا کرتے ہیں جیسے شادی ہے ج اگر شادی ہماری بیٹی کی ہے تو ہم لوگ اپنے سائڈ میں اچھے کپڑے پہنتے کیونکہ وہاں ہم لوگ کے پورے سارے لوگ رہتے ہو سارا کون س جہ ہم لوگ کے ڈریس پہ رہتا ہے اور اگر ہم جو جائیں گے لیکن وہاں تو بس اپنے تھوڑے ہی لوگ رہتے ہیں نا جو خاص باقی ادر وائز جو اور رہتے ان کو ہم کیا جانیں نہ وہ ہمیں جانیں
بالکل صحیح بٹ یہ شادی تو میری بہن کی ہے تو میں تھوڑی سی ڈفرنٹ دیکھنا دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں تو بہن ہوں چھوٹی تو میں تھوڑا ڈفرنٹ دیکھنا چاہتی تو میں سونچ رہی تھی کہ آج کل ایک جو بنی بنی ساڑی نہیں آتی ہے ج پلیٹیں بھی ہے ہے نا وہ اس طرح کی ڈیزائنر کوئی ساڑی لوں
ہاں لے لیجیے نا وہ تو بہت اچھی رہتی ہے اور ٹائم کی بچت بھی رہتی ہے بس ڈالو ا کا ہاں بس ہاں میں تو جب ساری لیتی ہوں تو میں ٹیلر سے کروا لیتی ہوں کہ بھیا کر دوتی ایسے وہ بہت زیادہ صحیح رہتی ہے کمفرٹیبل بھی بہت رہ ہے
بٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کون سا ایسا کلر لوں جو مجھ پر اچھا لگے
وہ آپ دیکھیے نا آپ جائی گے شاپ پہ لگا کے دیکھیے پلو ڈال کر کہ آپ کے اوپر کون سا سوٹ کر رہا ہے اگر آپ فیئر کلر فیئر ہے تمہارا کلر تو پھر تھوڑا سا اچھے سے ڈارک لے لو کلر ویسے آج کل نیوز بھی بہت چل رہا ہے نا نیوٹ کلر بہت چل رہا ہے آج کل نیٹ نی
میرا گیہوا رنگ ہے
اچھا اچھا تو آپ جو ہے دیکھ کے دیکھ ویسے نیو آپ اپنا میک اپ جو نیوٹ کروائی گا بہت آج کل ٹرینڈ ہے ج
ہاں وہ تو ہے لیکن وہی چیز ہے میں اس لیے ساری سونچی کیونکہ گھر میں اتنے سارے کام ہیں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے تو میں سوچی کی جلدی سے اس کو پہن کے اور جو ہے فرائی ہاں پھر جلدی جلدی کام کاج کر سکتے ہیں اپنا شادی میں شادی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں
کام رہتے ہیں جو گھر کی رہتی ہے جو کی بہن کی یا بھائی کی اس کو تو بہت زیادہ لوٹ
اور سب سہ سب سے سڑا کام مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کے آگے جاؤ اور جاؤ بھیا کھانا کھا لو جاؤ بھیا کھانا کھا لو یہ سب کو بہت خراب لگتا ہے
یہ اگر برات آ رہی ہے تو اٹھتا نہیں ہے کوئی کھانا کھانے کے ہم لوگ کھانے کھانا لی پٹ جائے
ہاں اور یہاں پہ جو ہے دس بار پیر چوری کرنی پڑتی ہے ارے بھیا کھانا کھا لو کھانا کھا لو
اور پھر اس کے بعد پوچھنا آپ نے کھا لیا ٹھیک سے آپ نے کھا لیا مطلب کہ مائنڈ دیتے دیتے آ کو منہ دکھنے لگتا ہے
منہ دکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی بہن کی شادی ہے وہاں شادی وہاں بہن کی ہو رہی ہے اور باتیں یہاں چھوٹی بہن کی چلے گی ارے اب اس کی شادی کب کراؤ گی
یہ بتاؤ جوتا چرائی تم نے کتنی سوچی ہے کتنی لیو گی
جوتا چورائی پچاس ہزار
سوچا ہے اب کتنا مل سکتا ہے یہ تو سوچا ہے نا
ہاں دس ہی مل جائے بہت بڑی بات ہے
کیونکہ آدمی ڈیمانڈ تو بہت اونچی اونچی کرتا ہے
لیکن بات یہ ہے نا جوتا چورائی میں ایسا ہوتا ہے نا لڑکے والے کو پتا ہے جوتا چورائی تو جوتے جو ہے آج کل چھپا دیے جات
پہلے ہی سے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا یہ ہنسی مذاق ہو جاتا ہے یہ تو حق ہے تو ویسے بھی دینا پڑے گا پر ہنسی مذاق ہو جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے محفل میں ایک الگ سے لک آ جات اچھا بدائی کے ٹائم تھوڑا سا یہ چیز ہو جاتی ہے اس سے بہت بڑھیا لگتا ہے پھر
ہم لوگ کے یہاں تو جوتا چورائ کے علاوہ اور بھی ایسے رواج ہوتے ہیں جس میں انسان ہنس ہنس کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے
ہیں اچھا ہم لوگ کہ یہاں خالی جوتا چرائی ہو
میرے میں میری ایک بہن کی شادی تھی میں نے اپنے جیجا کو ہم دون سب بہنوں نے اپنے جیجا ہلوے میں مرچا خوب سارا ملا
ارے یار یہ تو ہم لوگ کیا جب جوتا چورائی کے ٹائم لڑکا آتا ہے نا رسم کے ٹائم لگی تب سب یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی مٹھائی کھلائی جاتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ لوگ پورے پورے رس گلے گھسڑ دیے جاتے ہیں وہ کے اب وہ حضم‌ کرے بولے اور آس پاس کے جو تائی وائی جو بڑے لوگ رہتے ارے بھائی اتنا تم مت کرو تھوڑا تھوڑا کھلاؤ بھیا آپ چپ ہو جائیے آج کے دن ہمارا دن ہم کو جو کرنا وہ کرنے دیجیے
ہم لوگ وہی آآ مطلب جیجا ویجا سے تو خیر ہنسی مذاق کر ہی سکتے ہیں تھوڑی بہت
ہاں
تو ایسی شرارت تو شادی میں بہت ساری ہم لوگ میں چلتی ہے
یہ تو ہے پر ہمارے بتائیں ایک ایسے ہی نیبرس میں تھے کافی پیچھے تھے تو انہوں نے کیا طرح ان کا جیسے بہت زیادہ ہی ریچے ہے وہ ان کا یہ تھا کہ اگر جتنی جنی چرائی مانی اس سے ڈبل دیں
ہوں
پتا ان کے گے جوتے چرائی کے ٹائم میں انہوں نے گیارہ ہزار مانگے ان کی سالیوں نے گیارہ ہزار بہت پہلے کی بات ہے گیارہ ہزار بھی مطلب معئنے ہی رگتا تھا ایسے آدمی اس ٹائم پہ پانچس ہزار روپئے لیتے کیا تو انہوں نے بائیس ہزار دیے
اف فو
ہاں خوش سب کچھ آ ہو پیسوں کی جیت ہے یار سب پیسوں پہ ڈیپینڈ کرتے اور کچھ لوگ کچھ لوگ واہ واہی میں رہتے کہ میری باہ واہی ہوگی کہ فلا شادی تھی فلاں آدمی ج
تو شادی وادی دیکھو ایک ہی بار ہوتی یہی ساری یادیں تو رہتی ہیں ہم لوگ ساتھ
ایک بار ہم لوگ یہاں شادی تھی گھر میں ہی یہ تو ہمارے کزن کے ہم لوگ میں سب نے سوچا تھا کہ ہم لوگ کا مانجھاہ ہوتا ہے نا اٹٹن اس کو صاحب نے سوچا تھا کہ اس کلر کی چوڑیاں پہنے ملٹیی سب ملٹی چوڑیاں پہنی تھی پھر برات میں سوچا سب لوگاتے لگائیں گے ساری لڑکی لگائے تھے بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے پھر ابھی ایک بیٹے کی ہوئی تھی سب نے کا گرارے پہنے تو این آپ نے غرارے پہنے تھے بلکل نوابی ہی لوک آرہا تھا
واو یہ تو بہت ہی اچھا ہے اب میں ساڑی نہیں پہنوں گی میں گھرارا ہی پہنوں گی ایک نوابی لک بھی آئے گا مست لگے گا
ہاں گرارا بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑھیا ہمیں بہت پسند پہلے نہیں پسند رہتا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم پہنا اور لوگوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سٹ اور خود مجھ کو بھی فیل ہوا کہ ہاں میرے پہ اچھا لگ رہا تب بس ہم نے پھر بنوایا اپ نے پہلے لے کے پہنا تھا کیونکہ کافی مہنگے بنتے ہیں یہ توپھر لے کے پہنے تو اچھا لگا تو پھر میں نے بنوایا وہ وآقی بہت اچھا لگا
سچ میں بہت ہی اچھا
اور اگر گرارہ لینا نا اس کو ڈوپٹہ جو ہے وہ اپتن کر کے لینا اور پھر سائٹوں سے لگا لتا تو وہ زیادہ ان کی دوپٹہ بہت خوبصورت ہوتا اس کا وہ اچھا لک آئے گا اگر تم لینا ورنہ اس کو پھر اگر پن اپ زیادہ کر دو کو نک چلا جائے
ہاں یہ تو ہے
ہ تو بس سرو پ کا آپشن نہیں ہے
وہی لوں نگی اور لیکن پھر اس کے ساتھ
کروانا پارلر سے تو ہیئر اسٹائل تھوڑی چینج کروا لینا اس سے گیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے فیس اس کا
لیکن اس کے پھر میچنگ ہے مجھے وہ بھی لینی پڑیں گی پھر جویلری اور کپےر بھی لینی پڑے گی
ہاں وہ ویسے جہاں سے گرارہ لےوہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو پھر وہ بنوا دیتے ہیں فٹ وئر اور جرلی میں صرف ایئر رنگس ڈالنا اور کچھ بھی نہیں ڈالنا
اچھا
گرارا خود ہی اتنا ہیوی رہتا ہے ڈوپٹہ وپٹہ لوگی تو جو ہے بس ایک چین ڈالے نا پتلی سی ایئر رنگ جب ہیوی ڈالو گی سارا کچھ وستے رہے گا نا اب ہیئر اسٹائل بہت اچھی کرواے
ھممم یہ تو ایک ایک دم چینج ہی ہے ایک نوابی لوک ہے
ہاں بہت بڑھیا آئے گا
بہت خوبصورت اب تو یہی پہنا جائے گا
ہاں اور بتاؤ اور کہاں تک تیاری پہنچی
اور ابھی تھوڑا بہت چیزیں آئی ہوئی ہیں لیکن ابھی باقی فنکشن کی جو ہے ڈریسسس وغیرہ آنی ہے ابھی دیدی کی بھی ڈریسسس انی ہے تو جب ان کی شاپنگ ہوں گی تو میں بھی اپنی شاپنگ کر لوں گی اور تم کو شادی میں آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے
پوری کوشش کرونگی ابھی میں جب آؤں گی تو میں بھی غرارا اگر تم پہناؤ گی تو میں بھی پہن کراؤآنگی اپنا گھر
ہاں ایک کام کرتے ہیں نا دونوں ساتھ میں جو ہے غرارہ خرید لیتے ہیں
نہیں میرے پاس ہےورکھا ہوا ہے بہت اچھا نظر آ رہا ہے ہاں نہ اور میرا تھوڑا اچھا کلر اس کا بہت اب وہ جو ہے دیدی اچھا تم لوگ کیا یہ بتاؤ مطلب دلہن کے کپڑے بھی سسرال سے آتے ہوں گے نہ میچنگ بھی رہتا ہے
ہم لوگ کے یہاں کپڑے سسرال سے بھی آتے ہیں مایکا سے بھی رہتے ہیں
اچھا دو رہتے ہیں
ہممم
مایکا والے کپڑے لاتے ہیں
مائکے والے سسرال جا کے پہنتے
اچھا اچھا
ہاں سسرال والے جب میکے میں رہتے ہیں تب وہ پہنا جاتا ہے جو ہمارے یہاں شادی کا جوڑا آتا ہے یا جو ودائی کی جو ساڑی ہوتی ہے وہ سب سسرال سے ہوتی ہاں پہرے بھی پہرے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو مطلب بہت کچھ ہوتا وہ اتنی مزہ آتا ہے کیونکی ہی پوچھی نہیں
پںہرے وہی آدھی رات کو ہوتے ہیں وہی تین تین بجے قریب ہوتے ہیں
اس لیے ہوتے ہیں تین بجے کیونکہ تین بجے سے پہلے باقی جو ہے سسٹم جو ہے ہوتے ہیں نا وہ کر کہ کرتے کرتے کرتے تین بج جاتا
اچھا اچھا اچھا نہیں تو لگاتار پھیرے ہوتے ہیں
ہاں لگاتار ہو سات پھیرے لگ تار ہوتے ہیں اس میں جو ہے پانچ پھیرا لڑکا آگے ہوتا ہے باقی کی پھروں میں لڑکی آگی ہوتی ہے
تو بڑھیا لگتا ہے برمالا وغیرہ تو ہم نے دیکھی ہے بہت اپری مذاق ہوتی ہے برمالا میں
اسی میں اسی میں تو سب سے زیادہ شرطے ہوتی ہیں مطلب جو کمال ہوتا ہے اسی میں تو سب سے زیادہ شرارت ہوتی ہے
اچھا ہم نے دیکھا ہے کہتے ہیں ایک جگہ بہت بڑھیا لگا تھا تو کامل کے پھول کے اوپر کھڑی ہوئی پھر وہ دولہا آیا پھر وہ جھک رہا پھر وہ اٹھ رہا
وہ وہ وہ سب سے اس اس میں جو ہے کافی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نہ کبھی کبھی اٹھانے اور گرانے میں اور جو دلہے کے جو دوست یار ہیں وہ پہلے گر جاتے ہیں دولہا بعد میں دولہا بعد میں گرتا ہے کھانے میں پہلے وہ گرتا ہے دوست گرتا ہے دوست کے اوپر دولہا گر جاتا ہے
بڑھیا ہے یہ تو ابھی میں اٹینڈ کروں گی ضرور سے کوئی اگر یشو تو نہیں ہوا کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے ان کی جو پلاننگ کرو نا آپ پہلے سے اس میں رکاوٹ ضرور آ جاتی ہے
ہاں لیکن تم آؤ گے تو بہت مزہ آئے گا کیونکہ اس میں کھانے پینے کے بھی بہت اچھی ورائٹیز ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ چائنیز اور ہر طرح کا کھانا اس میں انکلوڈ کرا رہے ہیں
ہمیں چائنیز تو میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے چائنیز
مجھے پتا ہے اسی لیے میں انکلوڈ کرا رہی ہوں تو اس میں ہر طرح کے جو ٹیل اور کافی وغیرہ سب کچھ رہے گا تو آنا ضرور خوب اچھا لگے گا
نہیں میں آؤں گی چلیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں آتی ہوں
ٹھیک ہے